ہیلو ہاں کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے
میں ٹھیک ہوں اور کہیں گئی نہیں گھومنے
کہیں نہیں گئی گھر پہ ہی بیٹھو یار کیا کروں کہاں جاؤں گھومنے کہیں وہ میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے گھر کے کاموں سے ہی اتنے کام رہتے ہیں گھر پہ بچوں کو دیکھو
گرمی چھٹی چھٹی ہونے والی ہے تو جاؤں گی گھومنے
جانے والی تو تھی لیکن کیا بتاؤں بیمار پڑ گئے سب لوگ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اگر کہیں باہر نکلو تو
ہاں وہ تو ہو ہی جاتا ہے
ہوں
اچھا میں سوچ رہی تھی مجھے لگا تم گئی ہو کہ گاؤں گئی ہو کہ تو پھر ہم لوگ کو جو ہے گاؤں گھمائیں گے کی گاؤں کا ماحول اس سے بہت اچھا ہوگا
ہاں لیکن یار کہیں نہیں جا پائی اس بیماری کی وجہ سے نا شہروں میں تو جانتی کتنی بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں بنا وجہ کے اتنے ٹریفک ہوتے ہیں کہ اس سے پالوشن اتتے ہوتے ہیں اتنی گاڑیاں چلتی ہ بہت دقت دیتا ہے
یہ ہم انسانی ہی ہے جو جو جتنے گاڑی والے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے
ہاں اور کیا ہاں
جیسے گاؤں جانے کا میرا بہت من ہے کیونکہ اس وقت گاؤں میں بھی گاؤں کی جو روٹیاں ہوتی ہیں چولہے پر کا کھانا وہ مجھے بہت پسند ہے
اچھا اچھا میں کہ اگر ٹھنڈی میں گئی گھومنے تو میں آپ کو پکا لکے چلوں گی اپنے گاؤں گھوما کے لاؤں گی
ہمم تمہیں اپنے گاؤں میں کیا سب سے اچھا لگتا ہے
مجھے وہاں کا وتاورن وہاں کی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی مزہ آ جاتا ہے گھومنے میں وہاں پہ اور وہاں کے مطلب کھانا کھانا تو بنانا ہی پڑتا ہے کیونکہ بہو ہوں جا کے تو بنانا ہی پڑے گا اتنا تو کرنا ہی پڑے گا ہاں
مجھے تو چ مجھے چولہے پر کھانا بنانا نہیں آتا ہے
تو میں بھی نہیں بناتی ہوں میں گیس پہ بناتی ہوں میری ساس میں بناتی ہے تو میں کھاتی ہوں ورنہ اگر کچھ کہدے تو میں کہتی ہوں میں گیس پے بنا پاؤ گی اس پہ میں کبھی بنائی نہیں ہوں
ہاں ایک بار ہم لوگ چھوٹے تھے گاؤں گئے تھے تو میں اور میری بہن بڑا شوق چڑھا لاؤ چولہے پہ کانا بنایا جائے اور چولہے میں لکڑی اور شاید مٹی کا تیل ڈلتا ہے تو چائے بنانی تھی تو ہم لوگنے کیا کیا کچن کے اندر گھسے لکڑیاں خوب ساری لگادی اور اس میں مٹی کا تیل خوب سارا بھر دیا
ارے یہ تو وہ تو خوب جل گیا ہوگا
ارے تو پوچھیے نہیں اس کے بعد پھر جب جلائی ہے تو ہم لوگ کچن کے اندر اور کچن کے اندر لگی آگ
ارے بگوان
اب ہم دونوں اندر پھنسے ہم ہماری بہن ہم کہے جلدی آؤ بھیا بجھؤ وہیں کھڑے ہیں افو کو تو یہ نہیں باہر نکل آییں اور ڈر کے مارے وہیں کھڑے ہیں اور اس میں بھی کیا وہ ڈر کے مارے جو پانی تھا پانی نہیں ڈال رہے ہیں غلطی سے وہی شیشی اٹھا کے وہی ڈال دی
تب تو اور جل گئی ہوگی آگ
ارے پوچھئے نہیں پھر وہ کچن پورا کالا کالا ہو گیا
ہمم تب تو ممی سے ڈانٹ بہت پڑی ہوگی
ممی سے کیا ممی سے تو کم پڑی لیکن ہماری بوا اور دادی سے زیادہ پڑی بہت گالیاں پڑی تھیں
ہ وہ دادی لوگ تو ایسی ہوتی ہی ہے
اور وہ جس جس پین میں ہم لوگ چائے چڑھائے تھے وہ پین پین نہیں رہا تھا وہ راغ بن چکا تھا
ہ ہ ہ ارے ہی اتنا نقصان کردی تھی
بہت ایک بار ایسے کنویں سے پانی ہم لوگ بڑا شوق تھا پانی لوؤ گھسیٹے کنویں سے بالٹی اندر کے اس کے بعد ر رسی لے کے جیسے پانی بھرا رسی لے کے ہم ہی لوگ اندر جا رہے تھے ہم لوگ چللایے بھیا پکڑو ہم لوگ کو نہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کنویں کے اندر اس کے بعد پھر جلدی سے میری بوا اور ہماری ممی وممی سب آئی ہم لوگ کو پکڑی اور پھر ہماری بوا نے جو ہے ہم لوگ بالٹی نکالی اور پھر سب کو ایک ایک تھپڈ ماری
لگتا ہے بچپن میں آپ بہت سارا ہٹتی تھی ہی ہاں اچھا اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لے کے جاتی ہاں
ہماری بہنیں ہم سب لوگ کو شیتان کرتے ہیں بہت بدماشی کرتے ہیں ہمارے بچے تو ہم سے اچھا لگتا دیکھو بچپنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے
اور کیا جس کا بچپنا چھوٹ جاتا ہے نا سمجھ لو اس کا مطلب دنیا میں کوئی استتو ہی نہیں رہتا ہے بس ایسی ہی بناؤ کھاؤ بیٹھے رہو بناؤ کاؤ بیٹھے رہو بس اتنا ہی رہتا
ہاں کی کیونکہ لائف میں اتنی ساری پریشان ہے اتنی ساری ٹینشن ہے اور اس میں بھی اگر تھوڑی بہت موج مستی نہ کرے تو دماغ مائنڈ جو ہے کیسے فریش ہو
نور کیا صحیح بات
وہ اسی چب میں پڑھے میرے بچے توکبھی ہم کو ڈانٹ دے میری بیٹی اسپیشلی ہم کو ڈانٹ دی ممی کبھی تو بڑی ہو جاؤ کب تک چھوٹی بچی بنی رہو گی
اچھا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی لڑکی تب تو بہت اچھی ہے
ہاں میری بیٹی ایکچولی بہت کچھ ہر چیز کو مینج بھی کرتی ہے سب کچھ دیکھتی سنبھالتی ہے اپنے بھائی کو بھی دیکھتی ہے
اچھا بڑی ہے
ہاں فرسٹ ایئر میں ہے ابھی
اچھا تب تو ابھی زیادہ بڑی نہیں ابھی تو چھوٹی ہی ہے
ہاں ایکچولی اس کو اس نے ایکچولی مجھے دیکھا ہے ہر چیز کرتے ہوئے سمجھ پھر وہ جانتی کہ ممی اکیلے پاپا تو ہے نہیں اس کے تو اس لیے تھوڑی سی ہیلپ کے لیے تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہے
سب تو اچھی بات ہے ایسی ہی بیٹی ہونی چاہیے میں بھی تو بیٹی ہی چاہتی تھی ہ ہ ہ ارے ب
اس سے اگر کہہ دو کہ یار ایک نیل پالش مجھے پسند آئی ہے خرید لوں نہیں ممی بالکل نہ خریدو
ارے وہ بھی جانتی ہے کہ مطلب کہ ممی کہاں سے لائے گی اتنے ڈھیر سارے پیسے مطلب کبھی ابھی مطلب کبھی کبھی کام نہیں آ جاتے ایمرجنسی میں پیسے تو تو ہ وہ بچت کرتی ہے بچت وہ اچھی چیز ہے بچت کرنا
ہاں لیکن اتنی بھی بچت نہ کرو یہ سب لے کے اوپر تو جائیں گے نہیں اپنے شوق تو کمپلیٹ انسان کرنا ہی چاہیے
وہ تو بات بالکل صحیح ہے سوقت تو کرنا ہی چاہیے لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ مطلب ابھی کچھ ہے نہیں میری ممی ہی سب کچھ ہے اسی لیے ممی پہ زیادہ ڈپینڈ رہتی ہے اس لیے
اسی لیے وہ اس کی چیزیں سمجھتے ہیں ابھی جیسے جلدی کی بات ہے ابھی ایک میشو میں سیل چل رہی ہے تو اس میں جو ہے دو سو روپے کے تین سوٹ مل رہے ہے آپ کو
اچھا
میں نے اپنے بیٹے سے میں نے اپنی بیٹی سے کہا ممی ماہی دو سو روپے کے تین سوٹ مل رہے ارے ممی دو سو بہت مہنگا ہے ٹھگ رہا ہے کیونکہ یہاں ہم کیا ایک کام کرو دس دس روپئے کا سوٹ لے آؤ تم کہیں سے
ہس سو روپئے بہت مہنگا ہماریے یہ تو سستا تھا
یہ سستا تھا وہ بہت بڑی کنجوس ہے
اچھا
ابھی میں پرسوں نرسوں اپنے بیٹے کا کوئی کچھ دیا اس نے پرنٹ آؤٹ کرانے کے لیے تو وہ پرنٹ آؤٹ دو پرنٹ آؤٹ کرائے وہ دس مطلب دس روپے اس میں لگ کے پانچ پانچ کے دو تھے ہم نے اس کو لا کے دے دیا رات میں میرے بغل میں آ کے سو لیتے پھر ہم سے ممی کیوں فالتو خرچا کرتی ہو ہم کہیں کیا کریا کہ ممی جو چیز ایک دو روپئے میں ہو رہی تھی آپ نے دس روپئے میں کرا دی
اچھا
اب اتنی بھی کنجوسیت نہیں اچھی لگتی ہے
ارے لیکن اچھی بات ہے بچے سمجھدار تو ہیں آگے چل کے اتنا خرچہ تو نہیں کریں گے کہ مطلب جیسے آج کل دیکھیے بچے نے ا مطلب بچے اپنے ممی پاپا کا نہیں دیکھتے ہیں اور جہاں ان کو پیسہ دکھا وہاں اتنا خرچا کرنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے کمی ہم کو یہ چاہیے وہ لاکھ کے دو پھر وہ چیز لا کے دو لیکن وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ پاپا ہمارے کہاں سے پیسہ لاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے بس ان کو ہر ایک چیز چاہیے تو چاہیے ترنت آج کل کے بچوں کو تو یہی ہو گیا ہے
صحیح کہہ رہی ہیں آج کل کے بچوں کو
سمجھدار ہے
پتا نہیں
ہمم سچ میں ہے سمجھدار اچھے مجھے تو صحیح لگتے ہیں ایسے بچے
ویسے جو جو ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے تمہارے بچےواقعی میں بہت اچھے ہیں ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں کی مطلب ننیاال ہو چاہے ددیال ہو سب میں انہیں لوگ کی سب سے زیادہ تعریف ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہم کو نہیں اچھے لگتے ہمارے بچے
ہاں اتنے اچھے بچے آپکو ہی نہیں اچھے لگتے
ہے اب اتنی بھی کنجوسیت نہیں یار کماں ہم رہے ہیں اور ہر چیز تم دیکھ رہے ہو اور دو سو روپئے کت تین سوٹ ہو رہ ہیں اس میں بھی ان کو پھر ہم نے لیا ہی نہیں پھر اس کو ہم نے کہ نہیں لیں گے جا
جی لیکن یار وہ دو سو والے تین سوٹ بہت اچھے تھے
میشو میں اس وقت جو ہے سیل نکل رہی ہے نا دو سو کے تین سوٹ نکل رہے ہیں اور وہ بھی اچھے کٹ ٹن کی اچھی کوالٹی کے یہ بھی نہیں کہ بےیکار کوالٹی کے اچھی کوالٹی کے نکلنا ہے
تب تو بڑھیا ہے میشو اپنا سیل کر رہا ہے نا
ہاں نہیں ابھی ایکچولی رکشا بندھن آنے والا ہے نا تو رکشا بندھن میں اس وقت سارے ایپس میں چاہے فلپکارٹ امزون سب میں جو ہے سیل چل رہی ہے
اچھا
ہاں لیکن ایکچولی ہاں میری بیٹی کہنا ہے کہ کپڑے وپڑے آن لائن مت ممی مت لیا کرو وہ دکان جا کے لیا کر
اچھا ہاں دکان مطلب آن لائن بھی صحیح رہتا ہے مطلب اس کو واپس بھی تو کرا سکتے ہو اگر ڈیفالٹ آیا تو
اس کا کہنا ہے کہ ممی کاائے واپس کراوؤ ایک بار دیکھ لو سمجھ لو لیلو
اچھا پر تو سچ میں یار بہت سمجھدار ہے
اتنی تعریف نہک ہونی ہم کو جلن ہونے لگے گی اب
نہیں یار سچ میں وہ سمجھد ہے اچھی ہے ایسے ہی سمجھدار بچے ہونے چاہیے
تو بھیا ہماری سمسیا ویسے تم لے لو اپنے بچے ہم کو دے دو
میرا تو بہت سہیتا نے نہیں سنبھل پاؤ گی
نہیں ہم کو دے دوں ہم لے لیں گے
لے لو تو میرے بچے
چلو چلو اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں پھر
ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک روکے بائے
بائے